ہیلو
ہیلو ہیلو ہاں بولو ہاں ہاں پہلے کیا ہوا نیٹورک پرابلم تھا لگتا
کیا پتہ آپ کا شاید تھوڑا آپ نیٹ ورک سے آپ کے وائی فائی سے دور ہوں گے تو بھی نہیں لگا ہوگا ایسا ہو سکتا ہے
نہیں نہیں میں جسٹ تو باجو میں ہو نا نیٹ ورک کے میرا واںی فاںی میرے دروازے کے اوپر ہی ہے
ہاں لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے گھر میں رہ کے بھی وہ نیٹ نہیں پکڑتا ہے
امم اور بولو کیا بول رہے ہو
ہیلو میرے بیٹے کے بازو کلاس میں آپ کے ایریے کا ایک بچہ ہے
ہاں
ہاں ہفتے میں دو سے تین دن ہی اسکول جاتا ہے ماں باپ دو بجے تک بچہ لے کے سوئے رہتے ہیں
ارے باپ رے چھی
اس دن بھی میں نے کال کیا ایک بجے ک نکل رہے ہیں تو بولے سویا ہے ابھی بتاؤ منڈے کے دن انسان بچا سے سویا ہے سوچو تو وہ ماں باپ کیا اسکول پڑائیں گے بچے کو آپ بولو
نیکسٹ منڈے جو گیا
ہاں ہاں
ارے بابارے بابا ہاں کہاں سے لاؤ گے اوئ
دونوں میاں بیوی بھی دونوں سوئے رہتے ہیں بچہ بھی سویا رہتا ہے ساتھ میں تو بتاؤ یہ لوگ کیا بچے کو اسکول پڑھائیں گے آپ بولو مجھے
کیا جائیں گے ہاں
ہم لگ پانچ پانچ بجے اٹھ کے بچوں کو اسکول بھیج رہے ہیں چھ چھ بجے اٹھ ہم اسکول بھیج رہے ہیں ان کو دوپہر میں اٹھ کے ایک بجے اسکول بھیجنے نہیں ہو رہا ہے یہ بتاؤ آپ
بولی بابا
وہ بچہ ہفتے میں دو دن یا تین دن ہی جاتا ہے اسکول میں اس کا نام فیمس ہے کہ دو سے تین دن ہی اسکول جاتا ہے
بارہ بجے بھی اٹھے چلو بارہ بجے اٹھے ناشتہ وشتہ کرری اس کو نیلا دھلائے تیار کر دے ہو گیا نا
بچے تو خود ہی تیار ہو جاتے ہیں میرا چھوٹا والا تو خود ہی تیار ہو جاتا ہے مجھے تیار نہیں کرنا پڑتا اس کو
آج تو ہو گیا تھا پرشکن
نہیں میرا بیٹا تو برابر جاتا ہے اسکول میں چھٹی کراتی ہی نہیں ہوں
نہیں نہیں ان کا بیٹا شاید آج گیا تھا لگتا ہے
ہاں گیا ہوگا کبھی کبھی چلے جاتا ہے بھول چوک ایسا ہے
باپ رے چک دالا ڈال تو کیوں سینڈوچ جائے توہ ہاں
بولو میرا بچہ تو میں خالی اٹاتی ہوں وہ جیسا ہی اٹے گا پٹافٹ ناشتہ وشہ کرتا ہے پھر خود جاتا ہے نہا کے لے لیتا ہے نہا کے نکل کے ترنت کپڑے وپڑے پہن کے ریڈی کے بیٹھ جا ہے وہ
ابھی کیا بچے سمجھدار ہے بچے سمجھدار ہے تو خود بھی تیار ہو جاتے ہیں کہ بھائی ممی کام کر رہی ہے تو لاؤ ہم خود ہی تیار ہوں گے
کوئی بھی بچے لگ بھی ہونا چاہیے تم بارہ بجے نہیں اٹھتے کیا فدہ بابری
وہی تو پھر بولتے ہیں اسکول میں پڑھائی نہیں ہو رہی بچے کا بک کمپلیٹ نہیں ہو رہی تو کیسے رہے گی آپ بتاؤ نا
آپ بھیجو گے نہیں تو کیا کھاد کمپلیٹ رہے گا
پھر ہم ٹیچر کو تھوڑی نا دوش دے سکتے ہیں جب ہمارا بچہ نہیں جا رہا ہے تو
ہاں
کیا بولنے کا اپن تو اس کے لیے کچھ بولتے نہیں میرا بچہ بولتا ممی وہ دیکو آج چھٹی کیا تھا نہیں آیا ممی دیکھو وہ نہیں آیا تھا تو ویسا ہمارا بچہ بھی وہ سوچتا نا کہ میں بھی نہیں جاؤں
ظاہر سی بات ہے بچے ہے بابا ایک دوسرے کائی دیکھ کے سکھیں گے
دیکھو وہ آج بھی نہیں آیا دیکھو وہ کل بھی نہیں آیا تو ایسا ہو جاتا ہے تو میں تو اس کو بولتی بیٹا تو اس کے چکر میں رہنا نہیں وہ آئے چاہے نہیں آئے تم کو اس کے چکر میں نہیں رہنا تم اپنا دیکھو
کوںی بات سن کے جانا ہے بیٹا وہ بچہ جائے چاہے نہ جائے
ہاں اپنے کو کیا کرنا ہے
وہ ان کی مرضی پر تم کو جانا نہیں ہے
ہاں میرا بچہ ٹیوشن بھی برابر جاتا ہے ساتھ بجے گا تو خود ٹیوشن بھی چلے جاتا ہے وہ اسکول کے لیے بھی برابر اٹھ کے پٹافٹ تیار ہو جاتا ہے اپنا سب لے کے برابر رکھ لیتا ہے وہ
ب میں تو بولتی ابھی ایڈمیشن چالو ہوگا تو اس کو ڈال دو عربی وہ بچے کو تمہارے
نہیں نہیں یہ سال نہیں لیں گے بولے نا بات کی تھی میں نے اگر اب یہاں ابھی دیکھی دکھےگے ابھی کب چالو ہوگا نہ ایڈمیشن تو اس میں ڈال دیں گے ذرا دیکھتے رہنا پڑے گا وہ کہ کیسا کب چالو آپ بھی ذرا پتا کرنا وہا نزدیک میں ہے تو پتا کرنا کہ وہ مسجد میں کب مطلب ایڈمیشن چالو ہوتا ہے تو پھر ویسے میں جا کہ کر دوں گی
امم
ضروری نا اپنے میں وہ تو دیکھو یہ اسکولی تعلیم کے علاوہ عربی بھی ضروری ہے اب اپنا اسلام بھی ضروری ہے سب چیز ضروری ہے اپنے کو کرنا ہی پڑتا ہے ہر چیز دیکھو ابھی کیا ہوگا عربی کا تو کریں گے اس بار عربی کا بھی ایڈ کر دیں گے آپ کے تو دونوں جاتے ہیں نا عربی ہاں وہ تو ڈالنا ہے ضروری ہے ہاں تو میرے بھی دونوں بڑے والے جاتے ہے اب یہی سمجھو چھوٹا والا ہی نہیں جا رہا ہے کیونکے ایڈمیشن نہیں ملا اس کو کو اس سال
اچھا اچھا ہاں نہیں میرے تودونو جاتے ہے
امم
یہ ایسے چھوٹا والا بہت ہی چھوٹا ہے اس کو کوئی نہیں لیں گےلیں گے ہر ایک سے نے ہر جگہ اپنی گھر پہ ہی رکھو گھر پہ ہی پڑھاؤ
امم
ہ
کیونکہ عربی تو ضروری نے عربی میں پڑھانا ضروری ہے اپنے میں
جروری ہے بابا عربی تو
بہت ضروری ہے پر ایسا ہے نا بچوں کے اوپر کتنا پریشر پڑ جاتا ہے وہ سوچو آپ کیونکہ کتنا پریشر بچوں کے اوپر پڑتا ہے عربی کی پڑھائی ٹیوشن کی پڑھائی اسکول کی پڑھائی مطلب بچے کیا کیا کریں گے وہ بھی سوچنا پڑتا ہے
کیا یہ لوگ پڑھیں گے عربی پڑھیں گے کیا ٹیوشن پڑھیں گے
وہی وہ سب کچھ سوچنا پڑتا ہے
ہاں
کیا بولنے کا بولو آج کل کے بچوں کو بہت پریشر ہے بہت ایسا نہیں پہلے بھی تھا لیکن لیکن ہم لگ سب چیز ٹائم پہ کرتے تھے اور پہلے کہ تھا سات سال ہوئے تو جاؤ اسکول میں ابھی تو چار سال ہوا کہ نہیں اسکول میں بھیج رہے بچوں کو
بھیج رہے ابھی تو پہلے تو سات سال میں تھا ابھی تو چار سال میں جاؤ بچے اسکول ہاں
وہ ہی نا ہم لوگ تو خود سات سال میں گئے پڑھنے کے لیے کہ سات سال کے بعد اسکول میں جانے کے بد آٹھ نو سال میں عربی پڑھنے کو گئے ہیں
ہاں
اور ابھی تو چار سال کی عمر تھے بچے لوگ کو اسکول میں بٹھانا چالو کر دیتے ہیں وہ بچارے بچے بھی کیا ان کو ہگنے کی متنے کی کمیز نہیں ہے وہ اسکول میں جا کے کیا کریں گے بچارے بتاؤ
کیا کریں گے صحیح صحیح بات یہ ہمے بھی بات
کھیلنے کی عمر میں کھیلنے کی عمر ہے تو وہ لوگ بچارے اسکول میں جا کے بیٹھ رہے نہ بول سکتے ہیں نہ کچھ
ہاں وہ میرے وہ میرے بجو میں کی بہن آئی نا بڑی میرے بجو والی دوست کی بہن تو میرا چھوٹا والا بیٹا آدمی کو دیکھ کے ایسا اڑ کے گیا دیکھ کے ان کے گھر میں چلے گئے میرے گودھ چھوڑ دیکے ان کے ہسبینڈ اور میرے ہسبینڈ تھوڑے ملتے لگتا پیٹ بھی ہے تو ہو سکتا کچھ توہ ہے ہاں
اورگر کوئی باہر بھی رہے گا تو ایسا بچے کو لگتا ہے کہ باہر ہم کو گھمائیں گے نا
ہمم برابر بولے ہاں
ہمارے ایریے میں تو اتنی گندگی پھیلی ہے کہ پورا کچرا گٹر کا باہار پڑا ہوا ہے
ہاں ہاں باپرے چھی آپ کے ایریے میں صاف نہیں کراتے کیا
نہیں نہ گٹر کا کچرا نکال کے بھی باہر رکھ دیے ہے بولے گاڑی آئ گی اٹھائ گی اٹھائ گی کیا اٹائے گی وہ الٹا وہ کچرے بھی پورے موحلے میں پھیل گئی
وہ بھی فائی گا کیا فائدا ہوا کہ وہ نالے میں ہی تو اچھا تھا
اور گندگی ہو گئی ایسا ہو گیا کہ گندگی اور ہو گئی کیا مطلب ہے وہ صفائی کرا کے کہ تم نے گٹر گھر میں سے نکال کے باہر رکھ دیے اب وہ پورے محلے میں پھیل رہے ہے ارے جب باہر رکھ تو اٹھا کے بھی پھینیک دو اس کو
آپ کے ادھر جو پانی بینی چھوڑتے وہ رہ گئے تو ان کو بولنا تھا نا
تو اس نے اسی کا تو کام ہے یہ بھائی اسی کا کام ہے اسی نے کیا یہ
ارے اللہ اس ایسے لوگ بھی ہے
کیا کام کیہ ہے میری گٹر کا نکال کے باہر رکھے اب وہ اٹھائے گا کون بولے ارے میں نے دو دو بار کال کیا کہ کچر اٹھانے اھی تک گاڑی رہی نہیں ہے ملے ایسا تھوڑی می ویڈیو بناؤ فوٹو بنا کے لیک
گٹر سےا آپ کی یہ کچرا نکالے پر اٹھایا نہیں ہے
صحیح صحیح بات ہاں ہاں
ہوں کیا مطلب ہے وہ صفائی کا ایی صفائی کراؤ مت تو بیٹر ہے
توہ ایسا صاف کر کے کیا ہی فائدہ ہ
وہ ہی نا دیکھو جب صفائی کرائے ترنت اٹھا لو اس کو کچرے کو تو فائدہ بھی ہے تم نے اٹھائے نہیں وہ واپس ریٹرن پورے محلے میں تو یہاں سے وہاں تک پورا پھیل جا رہا ہے وہ
اس سے اچھا وہ گندا ہی رہتا چل جاتا
ارے اس کے تو اچھا وہ نالے میں ہی پڑا تھا کچرا وہ ہی بیسٹ تھا نا کہ وہ اندر پڑا تھا باہر نہیں تھا ابھی یہ ایسا ہو گیا کہ باہر آ گیا ہے نا سب
اب یہ باہر ڈالیں گے نا تو کیسا بارش کے مچھر پھر وہ سفید پر سفید ڈنگ کے آتے دیکھو
نہیں دو چار لوگ اس کو بولنا چاہیے وہی نا پر دو چار لوگ اس کو ذرا بولنا چاہیے میں تو اس کو بول ہی رہی ہوں لیکن اور دو چار لوگ ذرا اس کو بولیں گے نا کہ ایک کیا ہے اچھا لگ رہا ہے کیا کچرا نکالے تھے تو گاڑی بلاؤ
ہاں ہاں تو کریں گی شاید پھر ویسا سب
ہوں دو چار لوگ بولنا چاہیے اس کو اور بھی کہہ رہی ہے کیا کہ تم نے کچرا نکال کے باہر رکھے پورے محلے میں پھیل رہا ہے وہ
ہاں ہاں ویسا بولیں گے تو شاید پھر وہ صاف کر
کنڈی ہے تو تھیلیاں لالا کے بوتی میں ڈال دیں گے کچرے میں
ڈال دے کوئی بھی ڈالنی گا بابا
تو وہ کچر کنڈی میں کچرا پھینکنے کے پبلک چالو کر دے گی بولیں گے روکو کچرا پنیکتے رہو ٹھیک ہے ہاں ہاں چلو ہاں ہاں